اللام علیکم بھائی جان
وعلیکم السلام کیا خیریت ہے
جی الحمد للہ آ اپنا بتائیے
جی میرا بھی سب ٹھیک ہے بھائی جان بس کیا ہوئی نا آج
جی
جیسے میں نے صبح اٹھانا تو میں صبح اٹھ کے پہلے منہ ک انند دھویا پریش وریش ہو کر پھر نہانا جسے کیا ن نہ تو مجھے کچھ کام یاد آ گیا تو میں پھر نہایا نہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد پھر میں نے آرف بھائی جانکا کال آیا جو میرے گھر آر پہ آتے تھے نا
اچھا
تو ان کے ابو ڈیٹ کر گئے شاید مطلب بھیا کے پاس کول کی ہے میرے کو
اچھا
تو وہی دکھ دکھ مطلب خبریں سن ل آا تب سے مجھے بہت بےکار فیل لگ رہا ہے اندر سے تو مجھے اچھا نہیں لگ رہاا تو میں کچراوں کی جا کر ہم کو نہانا دھوانا ہوگا پھر وہاں جانا ہوگا مجھے مٹی دینے
تو کہاں پہ مٹی دلائے گا
کلان پور میں ان لوگ کا اپنا گاؤں وہی ہے نا کلان پور میں تو وہیں پہ کلا جی
تو آپ مٹی دن جائیے گا کہ نہیں
ہاں جائیں گے ان شاء اللہ کیونک نی جائیں گے بھائی جان ایسا جب حضور صلی اللہ عیہ وسلم نے فرماتے ہو کی خوشی میں کبھی نہیں جانا چاہیے دکھ میں جانا چاہیے اپنے
جی جی
کبھی دعوت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے جب کسی گھر دکھ آتے ہیں تو اسی گھر بنا پوچے آپ چلے جائیں
جی
جب خوشیاں آتی ہے تو خوشیاں میں ان شاء اللہ کبھی نہیں جانا چاہیے کیونکہ وہ خوشی کے ماحول میں ہے وہ آپ کو دیکھے گا چینے کا نہیں پہچانے کا نہیں آپ کے کچھ بھی آپ سب بول سکتا ہے وہ
جی جی
تو اسی لیے حضور صلی اللہ ع وسلم نے فرمایا
جی آپ کبھی بھی کسی کے گھر میں کبھی دکھی ہو کبھی کچھ ہو تو ان کے گھر میں ضرور پہنچے
جی
جی اور آپ نے ناشتہ وغیرہ کیا
جی جی ابھی تو ناشتہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں روم میں تو ناشتہ میں تو وہی روٹی اور سبزی تھا
اچھا اچھا
کیامر نا کیا ڈاکٹر
نہیں نہیں آج لیکن دن تو ابھی جمعہ کے دن تو چلتا ہی ہے ا تو ابھی آج میرا بھائی کا برتھ ڈے ہے نا ابھی ابھی بتا دیے نا آپ کو
جی جی انشاء اللہ ضرور اچھا کیا آپ نے بتا کر مجھے بہت اچھا کیا تو میں اسے جا کر وس کرتا ہوں نا جب میں شام کو نکلوں گا نا
جی جی
تو آپ کے گھر طرف آؤں گا میں آپ کے گھر سے تو میرا گھر تھوڑا کافی دور ہے نا تو میں جؤں گا تو بیس کروں گا کی برتھ ڈے سیبریٹ نہیں کرے کیا
نہیں ہم لوگ بچپن ہی سے برتھ ڈے سیلیبریٹ نہیں کرتے پتہ کیوں میرا جیسے ا ہم جب ایک سال کے تھے نا تو میرے پاپا لوگ برتھ ڈے پورا سیلیبریٹ کر رہے تھے ہمم اس ٹائم اس ٹائم میرا مطلب بہت بھیانک طبیعت خراب ہو گیا تھا بہت زیادہ
اللہ نظر لگ جاتی ہے
کہ اس وہ ہو گیا اور پھر ایک بار اور جب میں تین سال کا تھا نا
تو اس اس ٹائم بھی ایسے ہی ہوا کہ طبیعت خراب ہو گیا تو پھر پاپا لوگ بولے کہ نہیں اس کا برڈ ڈے ورڈ ڈے نہیں منانا ہے اب تو فاطیہ صرف ہوتا ہے اور گھر میں سیرنی ویرنی بٹا جاتا ہے اور بریانی بن جاتا ہے
بریانی بن جاتا ہے
جی تو وہی مطلب خصیہ ہوتا ہے
مسالا مسالہ تو مجھے دعوت نہیں دیجیے گا
جی جی تو آج تو ابھی پت نہیں بن رہا ہے کہ نہیں جی تو میرا بر ڈے نہیں نا ہے
اچھا چلیے کوئی نہیں بھائی جان ہوتی ہے جب آپ کا ہوگا تو آپ کا تو حق سے لیں گے گا
جی جی اگر مان لیجیے آج نہیں بنے گا تو آپ کو ہوٹل میں کھلا دیں گے ان شاء اللہ
او مائی گاڑ اور سچی میں آپ آپ میرے لیے اتنا کچھ کر سکتے ہیں باؤ بھائی بان آپ نے کہاں سے سکھایا اپنا کچھ
جی بولیے گا چلنا ہوگا ہوٹل میں تو
جی جی ہاں ضرور کیوں نہیں چلیں گے باہر پت ہے ہم کھے پینے میں اتنا ماہر ہے
جی
کہ سر میرے خاندان اور فیملی بھی جانتے ہیں کیون کہ میں کانے میں کمپروممائز کبھی نہیں کرتا بھائی جان
جی جی
میرے پاس پیسہ ہو یا نہ ہو لیکن میں کبھی کھانے میں کمپرومائز نہیں کرتا میں
ہاں کمپرومائز کرنا بھی نہیں چاہیے
جی میں پتاا ہوں نا آپ کو
ہمم
کہ آپ جیسے جب ناشتہ جب کھانے بیٹھے ہوں گے توب ابو کے ساتھ کرتے ہیں یا پھر اکیلے کرتے ہیں اکیلا روم میں ہے
نہیں نہیں مان لیجے گھر میں اگر سب سب کوئی ہے تو سب کوئی ساتھ میں کرتے ہیں
اگر مان لیجیے میرے ابو نہیں رہتے ہیں تو ابھی ابو نہیں آئے تھے تو اکیلے ہی کیے تھے
جی بالکل بالکل
تو گھر میں اب سب ساتھ میں کریں گے تو اور اچھا رہتا ہے
نہیں بہت اچھی بات ہے سھ میں کہنا چاہیے اسلام میں خود لکھا گیا ہے کہ آپ سب فیملی کے ساتھ بیٹھے ہیں اور ساتھ میں کھانا پینے کھانا چاہیے باتیں کرنا چاہیے لیکن آج کل کے جو کیا ہے نا کہ ماتا پتا سے سب بچے لوگ ڈرتے ہیں تو ان کے سامنے میں جا کر بیٹھتے نہیں ہے ن آپ باتیں کرتے ہیں تو ماتا پتا کو بھی بورنگ لگتا تا ماتے پیتا بھی سوچتے ہوں گے کسی سے بات کرنے کے لیے تو اسی لےیک آپ آپس ہی میں آ لوگ دوستی اچھا خاصا رکھا کیجیے ماتا پتا سے دوستی بنا کر رہا یہ یہ نہیں کہ ڈر ہم ڈر ہیں ان سےارے ڈر کر کیا فائدہ ہے جب اپنی فیملی سے ڈریے گا آپ تو کیا کر لیجیے گا آپ
جی جیسے ہم دیکھتے ہیں کوئی کوئی کسی کے م مان لیجیے پاپا ہے تو ڈر ڈر کے مارے ایک دم دوڑے دوڑے سب بھاگتا ہے گھر تو اتنا اتنا اتنا ڈر کے اتنا ڈرنے کا کیا ضرورت ہے جب اپنے ہی پاپا ہے مطلب کیا ہی کریں گے باہر ہی بیٹھے ہیں نا
وہی نا میں سمھاتا ہوں ان لوگ کو
جی کچھ غلط کام کریں گے تب تو
جی بھائی ضر
آواز تو آپ کا کٹ کٹ کیا رہا ہے
اب آپ آپ آ دے گی چوٹری کیا
ا نہیں نہیں یہ بولیے
جی بتائیں
اور جی اور جیسے ابھی ہم سوچ رہے ہیں نا کہ ٹرین کے بعد رانچی جانے کے لیے تو کیسا رہے گا وہاں
نہیں آپ ضرور جائیں کیونکہ دیکھیے آپ کو لگ رہی ہے کہ میں کچھ پڑھ کر بن سکتا ہوں تو آپ بالکل جائیں
جی
سمجے تو آ دیکھیے آپ رانچی میں جا رہے ہیں تو آپ کو پڑھنے میں من لگتا ہے کہ نہیں کیونکہ آپ ماتا پتا کا پیسہ برباد کیجے گا تو یہ چیز تو نقصان داک ہے نا
ہاں
رو س لیے آپ آ کو کیا لگتا ہے کہ صحیح ہے یا غلط دیکھیے آپ اپنے سو سمجھئیے مطلب میرے بات پہ کیا ہے میں تو بولوں گا کہ ضرور جائیے کیونکہڑھنے کا مسئلہ ہے
جی نہیں دیکھیے جیسے ہم سوچے نا ہے کہ وہاں میرے چچیرے بھائی لوگ رہتے ہیں تو
جی
وہ لوگ وہ لوگ بولے ہیں کہ آ جاؤ ہم ایک کو ایک مطلب نوکری لگوا دیں گے یہاں اچھا چالیس پچاس ہزار کا ایک کورس ہے تو وہی کرنے لیے بولے تو بولے ایک ڈیڑھ سال میں ہم کمپلیٹ بھی کروا دیں گے اور نوکری بھی لگوا دیں گے تو ہم بولے ٹھیک ہے تو پھر ہم بولے نا کہ جیسے ایک دڑ سال ہم وہاں رہیں گے تو کچھ کام وام کریں گے تب تو میرے پاس ہاتھ میں پیسہ رہے گا بولے نا وہ وہ لوگ کہ ہاں کالج میں ایڈمیشن بھی کروا دیں گے الیونتھ ٹویلتھ میں اور تمہارا کہیں کام بھی لگوا دیں گے کام بھی کرتے رہنا پڑھائی بھی کرتے رہنا
جی سمجھ سکتے ہیں کیاپ وہ د بھائی دیکھیے آپ پیسے کی اور بھاگ سمجھیں
جی
تو اسی لیے آپ پیسہ پہ دھیان دیجیے پیسہ ویسا مطلب کمائیےا تو آپ کے پیچھے فیملی لوگ بھی رہیں گے اور لڑک جی پیھے پیچھے بھائی گ آپ کے پیچھے
ہاں ہاں ویسے تو ابھی لڑکی وڑکیھگا بھگانا نہیں ہے
جی تو آپ کیا سوچے آپ اپنے بھائی جان کو بولے کہ ہاں میں راچی جا رہا ہ میں رانچی آؤں گا کتنے دن کے بعد آؤں گا
ہاں ہم تو بول دیے گے مطلب ٹینتھ کا ایگزام دیں گے نا تو جیسے ٹینتھ کا ایگزام دینے کے بعد تین مہینہ لگتا ہے ریزلٹ نکلنے میں
جی
تو تین مہین یہیں پہ کچھ کریں گے اور پھر اس کے بعد چلے جائیں گے ریزلٹ آنے کے بعد
جی آپ زیادہ وقت مت لیجیے آپ اتنے جو سوچتے ہیں نا وہ غلط ہے زیادہ آپ کو سوچنی نہیں ہے
جی جی
جی آپ تھوڑا سا اسپیڈ کام کیجیے ٹھیک ہے نا
ہاں
اور پتاہ ہے میں ابھی ابھی میرے ساتھ کیا ہوا
جی
ابھی میرے ا ا ابو م نے کو کال کیاے تھے ٹھیک ہے میرے ابو بولے نا کہ لو بیٹا پانچ سو روپیہ تم جا کر پکنک منا لو اور یہ بریانی وغیرہ رھانے میں
اچھا
تو میں اسرا مذاق کر ہ لیکن مجھے ابھی سیریس نہیں دیا پیسہ تو مجھے بولیے نہیں ہوا کہ مجےب وہ اتنا زیادہ کیسے دیے تو پھر لگا کہ چلو میں اب بڑے ہو گیا تو سیر اسی لیے دیے ہو گئے ہیں
ہ
جی
تو آپ وہ پیسہ لے لیے
کیاچ
وہ پیسہ لیے کہ نہیں
پیسہ ہاں پیسہ تو لے لیا نا اب پاپا اپنے ہاتھوں سے دےرے تو میں انہیں کیسے منع کر سکتا ہوں
جی جی
جی
اب آپ کے مان لیجیے میرے ابو ہیں تو ہم کو پیسہ دے رہے تو اب منع تھوڑی کر دیں گے
ہاں صحی بات ہے دیکھیے پیرنٹس لوگ جو بھی بولتے ہیں تو ان کے بات کو کبھی بھی کبھی مدد نہیں کرنا چاہیے ان کے بات کو سننا چاہیے ہر وقت
جی جی
جی
اور ابھی آپ مطلب کیا چی کچھ کام وام کر رہے ہیں
نہیں ابھی تو میں کچھ نہیں پانی برسات کے موسم ہے نا تو برسات کے موسم میں ہم لگ کا بزنس تھوڑا چھگا سا نہیں چلتا بیٹھا ہوا رہتا ہے بزنس ہم لوگ کا ہم لوگ صح سے نہیں کام کر پات بزنس
تو ویسے کیاچھیی کرتے آپ
ہم لوگ کا اٹا باٹا ہے ٹھیک ہے نا تو اٹا واٹا میں کیا ہوتی ہے کہ برسات میں وہ کام اسٹوف ہو جاتا ہے
اچھا
تو ہم لوگ چار مہینے ہم لوگ بیٹھ جاتے ہیں تو ہم لوگ یہی گھر پہ بیٹھے ہوا وہ اور چھوٹے موٹے مطلب سائڈ بیزنس ہے
اچھا
جی
تو وہ وہ سائڈ بزنس مطلب کیاچی
کیاچھی
سائڈ بزنس میں کیاسی کرتے ہیں مطلب
شاید بییا جیسے واکسنگ سینٹر ہو گئے اور پھر جیسے بریانی سینٹر دکان ہے مطلب یہی سب چھوٹا موٹا جو دکان ہوتی ہے نا
جی
جی
اور جیسے آپ کہیں گھومنے وومنے جاتے ہیں کہ نہیں
جی کیوں نہیں جائیں گے بھائی جان دیکن لڑکے لوگ کا تو شرو سے لکھا ہوا کہ گھر سے باہر رہنا ہے باہر گھومنا ہے باہر کھیلنا ہے
جی تو ابھی مطلب کہیں گئے تھے کہ حال فی الحال میں نہیں
ہاں
گئے تھے نا کمل دا گھومنے گئے تھے پلاامو قلع گئے تھے پھر اس کے بعد جب پورے فیملی لوگ ہیں تو وہاں پس ایک جگہ پہ رکے سموسا وغیرہ سب ہم لوگ کھائے پیے اور سب آپس میں فیملی باتیں کیے انجوائمنٹ کیے
اچھا
جی تو پھر ہم لوگ واپس جب گھر آئے تو پھر بریانی بنائے تھے بریانی گھر میں کھائے بریانی پارٹی ہوئی
اچھا
چلیے کوئی نہیں بھائی جان چلیے ٹھیک ہے آپ سے تو بات کروں گا میں تھوڑا سا کیا ہے ن کہ میں پانی مار رہا نا تو ادھر کپڑا اٹھانے جا رہا ہوں
جی جی
تھوڑا بزی ہے تھوڑا زیادہ ہم تو آپ اپنا خیال رکھیے گا ٹھیک ہے نا
جی ٹھیک ہے
ٹھیک ہے بھائی جان اوے اللہ حافظ